کچھ خاص بات ابوبکر کدھر ہے اچھا اٹھاؤ فون تنو کا فون اٹھاؤ
ادھر لاؤ میرا فون
جو تو نے فون کیا نا اس کو ابھی نہیں ہوی بات
اور سناؤ
بس کچھ خاص نہیں
خاص ہونا چاہیے کچھ
ہاں ہوشیار ہوگئے سبزی لانے ابھی بھائی
ہاں آپ کے ہاں وہ کون کھائے گا
ہاں ان کو کمزوری آئی ہے اس سے طاقت مت آئے گا
ہاں اور کیا اور کیا آپ کو پتہ اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد کریں گے فرزان کے نمبر سے بویا کو ٹھیک ہے نا
ہاں
ہاں پھر بویا کے نمبر سے کریں گے فرزان کو پھر سے
پھر فرض ہاں میں کس کو کروں پھر نکالو نکالو پینٹ پھر پانی میں بیٹھو پانی میں
ان کو دو دو کریں گے اگر ان کو دو دو ہو جائے گی دو اس کے آپ کو پتا ہے میں کیا س سونچ رہی تھی
کیا
میں سوچ رہی اس کے نمبر سے سے اگر دو کریں گے اس کے نمبر سے دو کریں گے آپس میں تو پھر بھی ٹھیک ہے ہے ناں ٹھیک ان کو ان کو ہم کر سکتے ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں واپس کال وہی میں کہہ رہی
اور
آج کیا بنایا کھانے میں آپ کو پتہ ہے
کیا
آپ کو پتہ ہے مجھے ملا تھا نا وہ جو آپ کا ڈرائیور تھا جس کے پاس گیس لیا تھا آپ لوگوں نے
ہاں
تو میں نے اس کو اتنا ڈانٹا آج میں نے اس کو بہت سنایا میں نے اس کو کو بولا یہ کیا مطلب ہے میں نے بولا ہم نے گیس آپ کے یہاں ڈیلیور کیا ہم نے بکنگ کی پھر ایسا تھوڑی کرنا تھا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا تھوڑی ہوتا ہے
نہیں اس نے غلط کیا ناں میرے ساتھ
میں نے بولا پھر اس نے بولا
غلط کرے گا ناں اس کو رب نہیں چھوڑے گا تو دیکھنا
یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا رب نہر نہ نہ نہ یہ یہی غلط فہمی ہوتی ہے انسان کی جس کے ساتھ بھی کوئی غلط کرے گیا ناں اس کے حساب لیتا ہے رب
نہیں اس نے گلت کیا ناں اس نے کیا ناں نے بولا ابھی دوں گا کل دوں گا پانچ منٹ بعد آؤں گا تو مار دیا اس نے
نہ نہ
اسی لیے جو انسان غلط کیا وہ پچھتائے گا لاسٹ میں
جو کسی کے ساتھ غلط کرے گا اس کے ساتھ رب غلط کرتا ہے جو انسان جتنا چپ بیٹھے گا ناں اللہ اس کا اتنا اچھا صلہ دیتا ہے پھر ہاں مجھے پتا ہے تم کتنا چپ کرتی ہو یہ مت بولو تمہاری آوازیں ہمارے گھر کے باہر باہر گونجتی رہتی ہے یہ مت بولو تم میں پھر بولتی ہوںسب کو یہ ڈولی کی آواز ہے یہ ڈولی کی آواز
ہاں تنزیل اور ڈولی مزہ آیا تھا مگر تجھے پتہ ہے وہاں بہت چلنا پڑا میری ٹانگوں میں درد ہے
کیوں چلنا کیوں پڑا آپ لوگوں کو تو میں نے آٹو کر کے دے
وہاں ڈرین تھی ناں بناتے ہیں وہ لوگ یہ وہاں تک نہیں پہنچا وہ جہاں وہ دکاندار ہے ناں یہاں سے کپڑی بیچتے ہیں وہاں سے پیدل آنا پڑا اس کی گاڑ تک ہاں
پھر بھی کم ہے
کام تو ہے مگر مجھے لگتا ہے زیادہ
ام یہ کیا مطلب ہے یہ کیا ہو گیا
میری مما چلارہی ہے
جو بھی اس کو مت دو واپس آواز کا آئی شانی شانی اور بس ٹھیک نہیں سنتی ہے پھر یہاں کی بات ابو بکر کو بھیجو ان کو تبھی بکواس ہوتا ہاں ہاں
پھر بھی میں نے زیادہ ہیل دی زیادہ لمبا ہو جاتا
کیا ہو جاتا ہے ہم احمت ہوتا انٹرسٹ بات کرنے میں جب انسان کبھی سیریئسلی بات کرت تب مزہ آتا ہے بہت کرنے میں ایسے مت ہوتا ہے انٹرسٹ اگر بوئے کے نمبر پہ ہوگا تو اس میں سوچا میں نے یہاں ففٹی کریں گے تم اور میں پھر بھی ہو جائے گا مست
ہاں ویسے ہی بہت ہے ویسے ہی بہت ہے سجاتا نے کیا بولا
اس کو حمزہ نے فون ہی نہیں دیا وہ حمزہ کو ڈانٹ رہی تھی فون دو مجھے بات کرنی ہے اس کو دیا ہی نہیں حمزہ نے فون
اویس نے بولا پھر ففٹی ففٹی کریں گے پتا نہیں دے گیا نہیں پہلے سے اس نے مجھے نہیں دیا دیی
وہ دے گا کاف متلو ٹینش
اس نے گیلا کیا جھاڑو ہاں ابو بکر نے ہاں او مای گاؤڈ اس نے ٹپی میرا
اس کو میں ابھی ماروں گی اس
تو تو تو اس کو آواز دو
او وہو ابھی آؤں گی میں ابھی میں تمہیں دکھاؤں گی ویٹ کر تو
اور کچھ
اس کو سر میں درد تھا تو میں اس کو بول رہی تھی نظر لگ گئی
اس موٹی کو کیا نظر لگے گی وہ
میں کام کرتی ہوں تو مجھے اتنی سیلری ہے تو مجھے نظر لگ
او کتنی سیلری ہے دس روپئے کے لیے بھیک مانگ ون سکسٹی
نہیں نہیں ہاں ہاں تو تو مجھے نہیں آئے گا تانزیل تو جا
کس کا نمبر دو میں
اس کو شقاف کا نام بتاؤ جو مجھے پھر غلطی ہو جائے گی توبس وہاں ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پھر مجھے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جاتی ہوں اور سناو کیا دینا ہے کس کا نمبر
ہاں نمبر
ہاں یہ بول رہی ہے شانی کچھ ٹھول انڈے کرو دو ادھر فون
بس بس کچھ نہیں
آں کیل نمبر دنمے بس
اس کو بولو نا میں ہی کروں گی اب چھوڑو خود بولو وہی کرے گا نہیں بولنا تو میری زبان سے بولنا سمرن نے تو سچ بولا وہ لائے گا انڈا تو وہی پکائے گا
ن نس کہٹ
اور
ہاں بول کچھ خاص تم ہی بولو میں کیا بول دونوں پہ آ رہی ہے آواز
ہاں آ رہے ہاں آ رہی ہے دونوں پہ سے امی تو مشورہ دو تمہارا مشہور ٹھیک لگتا ہے مجھے اسی کے بارے میں ایم ایکس کے بارے میں
ٹھیک ہے امم میں دوں گی امش یہ اس کو فون کرنا ہے
آپ کو پتہ ہے جب عادت ہوتی ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے پھر دور جانا
جم نمرتے مس کرو فون اسکو میں دیتی ہوں نمبر یہ چ ن کہ یہ یہ نمبر بس میں کرتی ہوں تم سے بعد میں بات السلام علیکم
ہلو
دے توسہی بعد میں بات کر تی ہوں میں
کچھ خاص بات بس ٹھیک ہوں اور سناو
اس نے غلط ہی کیا کال ہی خراب ہو گئی
کس نے کی کال خاراب
اور کیا یہ اس کو نہیں آئے گی مجھے آںی یہ کال کو زورنا ہوگا اس کول نہیں دونوں کو نہیں آئے گی اس میں آواز نہیں یہ نہیں اٹھا رہا ہے فون پھر کیوں نہیں ہو اٹھا تا یہ بول رہے آپ انڈے کارو ہلو
ہ تو چ رہلے
ہاں
آپ کیوں بول رہی کرو انڈے تو انڈے
ہاں اب میں فرضان کا فون آپ کے پاس رکھوں گی میں کروں گی بویا کے نمبر سے فرضان کو پھر بویا کے نمبر سے تم فرضان کو کرنا ٹھیک ہے
ہ ہاں ات پ کش م تو پ ہاں بولو ہاں آنا ب سا ف جو س کچھ خاص
اس نے کیا کال اور یہ غلط ہی ہو گیا سا
نہیں نہیں ہو جائے گا غلط نہ تو نے یہ زیادہ ہی بکواس کرتا اس نے بولا ابھی میں نہیں لاؤں گا پھر کیوں لایا
ہاں یہ لوٹے ہے یہ لوتے ہیں پھر یہ پہلے کرتے ہیں بکواس وغیرہ بہت زیادہ ہاں
س جینا مجھے نہیں آئے گا رس بنانا
وہ تو ہے وہ تو ہے یہ بات صحیح ہے ہاں وہ بات تو صحیح ہے اور ابو یہ یہ رکھو یہاں پہ
پہ پاؤں میں درد ہیں پاؤں میں درد ہے
آپ چلی ہو نا اسی لیے آپ کیا بول رہے تھے مشورہ تو آپ کرو جلدی سے ایگس پھر ہم وہاں پہ بیٹھیں گے ہم باتیں کریں گے پھر پھر میں آپ کو اچھا مشورہ بھی تو بولی ٹھیک ہے
ہاں مشورہ تو مجھے چاہیں مجھے گھر سے آزاد کرو میرا باپ ہے نا وہ ڈینی ہے ڈینی سے بھی بدتر ہے جب آپ کال گئی نا یہ وہ ہے یہ بدموش ہے یہ گان ہے اس لیے آج ہم کو بولا سب لوگ گھر والے
ہاں اب ایگزام دینے بینش کس میں دیتے سو ہوں ہاں میں تو یہ کرنے گھومنے گئی تھی نا وہی بات ہے صحیح بات
ایک سے تمہارا باپ دوسرے سے میرا باپ
چلو بیٹھو بیٹھو ان کی عادت ہے یہ کون سی نئی بات ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن لہذ سے